ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام میں نے کہیں غلط ٹائم پہ تو نہیں کال کیا
نہیں غلط ٹائم پہ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک ک تھا اور آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں بچے ٹھیک ہیں کیسی طبیعت تھی ان کی
شکر الحمد للہ ٹھیک ہی تھی فق کی تھی تھوڑا سا
ہاں چلو شکر خدا کا آج عثمان مجھے دن میں بول رہا تھا شکر اس نے کہا مجھے ہیڈ ایک ہے پھر ہم نے چیک کیا اس کو تھوڑا عمر صاحب نے کہا اس کو تھوڑا فیور لگ رہا ہے پھر اسی ٹائم پیرسٹمال ڈالا پانی وانی دیا تو پھر الحمد للہفر ہاں اور یہ ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے
ہوتا ہے ہاں ہاں پانی نہیں پی رہے ہیں نا یہ صحیح سے ایسا ہی
بالکل ہی نہیں پیتا ہے کچھ بھی پانی نہیں پیتا ہے وہ
ہ اور باقی وہ چھوٹا والا ٹھیک تھا
ہاں الحمس کو وہ زکام چل ہی رہا ہے فی الحال
مرال کی طبیعت کیسی تھی
اس کو تھوڑا بیٹر تھا اب اس کی ماںنی کہ ہے نا سارے یہ دودھ چائے وغیرہ سب کچھ بند کیا آج اس کو تھوڑا فرق تھی
اچھا اچھا ہ ہوں اور وہاں پہ باقی سبھی ٹھیک شکر الحمد للہ سبھی ٹھیک جی جی سب ٹھیک ہے اچا سب بڑھیا ہاں ہاں ہاں ڈنا وغیرہ کیا میں چڑی اس اوپر میں سور سے نماز پڑھ لوں اور فون رکھنا تھا چارج پہ
اچھا اچھا میں امان آت تھا میں اس سے ابھی یہ بات کر رہی تھی میں نے کہا ایسے ایسے ہیں تو بولا ہاں میں کروں گا کوئی نہیں میں نے کہا چلو میں پوچھ کے بتاؤں گی کیسے کیا کرنا ہے
جیسیے باغا
م فائقہ
کیاشی
وہ کل آئیں گے ہاں م نے میری ب وہ آئیں گے کل رات کے لیے اس کو بھی بولوں گی کل
چلو چلو
تو اس پہلے سوچا جب میں ان کو دکھاؤں گی تو تبھی ان کو سمجھ آئے گا کہ
سمجھ آئے گا جی بالکل صحیح کیا آپ نے اور باقی سب ٹھیک ٹھاک عمر صاحب ٹھیک تھ مجھے لگا آپ گھومنے گئے ہو دن بھر کال نہیں کیا
ارے نہیں عمر صاحب کو ڈنر پہ جانا تھا آج اس کو آفیشیل ڈنر تھا اس کو وہیں جانا تھا کنٹرولر کے ساتھ ہم لوگ گھر پہ ہی بیٹھے تھے
آج اتنی گرمی بھی نہیں تھی مگر
ارے کیا بول رہے ہو میں آج پریشان ہو گئی گرمی سے آج میں
لائٹ ہمیں نہیں ہے اس وقت تو گرمی مجھے اس وقت کمرے میں لگ رہی ہے
لگ رہی ہیں مجھے بہت گرمی لگتی ہے اچھا اچھا اب دس بجے آئے گی ہاں یہ بڑا پریشان کرتا ہے نا یہ لائٹ اوپر سے ہمیں یہاں بھی جب لائٹ جاتی یہ انورٹر چلتا ہے ایک تو بیٹھک میں اور ہوتا ہے یہ نا فین چلتا ہے بیٹھک میں اور کچن میں واق کمرے میں فین نہیں چلتا ہے اس ٹائم اتنی گرمی ہوتی ہے نا پوچھو ماتب اوپر سے مجھے بہت زیادہ جی جی کو دن میں ٹھنڈ لگ رہی تھی لیکن مجھے بہت گرمی ہو رہی تھی میں پریشان ہو گئی گرمی سے آج ہاں نہیں وہ آج پہنچیں گے فجر کے ٹائم
اچھا اچھا ان کا کچھ اسٹے تھا دہلی میں
نہیں ان کو ان کو ڈیلے ہو گئی تھی ان کو ایک بجے فلائٹ تھی نا وہ تین بجے نکلی تھی اس وجہ سے ان کو ڈیلے ہو گیا تو پھر اس وجہ سے آپ وہ پہنچیں گے چار بجے ان کو اتنے ہی دو ہی دن لگتے ہیں نا ان کو ان کو دو دن لگتے ہیں پہنچنے میں یہ سفر بہت ہی بھڑا ہوتا ہے اور بہت ہی بہت بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یہ لوگ اب شکر ہے بچے بڑے ہو گئے آپ زیادہ تنگ نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے بچے بہت تنانگ کریں گے اگر اتنے سفر میں
کو ہینڈل کرنا کو مشکل
بہت مشکل ہوتا ہے اذان کو جیسے اس بیچارے کو بہت مشکل ہو گئی تھی پچھلے سال بھی اب کیا کر سکتے ہیں ہ بس وہاں سب ٹھیک تھے شکر اللہ الحمد للہ ٹھیک تھے وہاں سب لوگ آپ لوگوں نے کھایا کھانا ہا
ہاں ہاں ہاں آ ہمیں بچے بھی بچے ہاں میں ایک ساتھ جی بس ٹھیک اچھا دو منٹ چ کریں گے آزن ہو رہی ہے
اچھا اچھا
اچھا سب تو بہت گردی ہو رہی ہے اور مج چین اچھا مجھے بولو عمر صاحب آئے کہ وہ گئے ہیں کہبھی کہاں گئے ہیں
کیا پتا انہوں نے نہیں بولا میں نے کال کیا تھا تو انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا بولا میں بزی ہوں اب آ کے ہی پتا چلے گا مسئلہ کیا ہے گئے کہاں ہیں وہ آخر
اچھا اور کیسے پتا چلے گا
پوچھیں گے نا
اچھا پوھاے بتائیں گے
ہمارے طریقے الگ ہوتے ہیں پوچھنے کے
ما یہ ولیا آو کر
اچھا اچھا اچھا اچھا گھر میں اس کو لگ رہی ہوگی نا بچاری کو
یہ بڑی خلی چاہ
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اور بتاؤ باقی سب ٹھیک ہے اب کیا پورا آپ کو ڈن ہے فورٹین کو آپ کو وہاں جانا ہے
ہاں ہاں
آپ کیا رتھےنا تھھیریپیز سٹاٹ
ہاں ہاں فورٹینتھ کو ڈالا ہے نا پابا کوکمو ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں میں کو پوچھ رہے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک وہیں میں کہہ رہی ہوں فورٹی ہاں تو پھر آپ کو پرسوں نہیں پتہ تھی جب ہم ڈیسائڈ کر رہے تھے
مجھے کب ذہن سے نکل گیا تھا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم جا پائیں گے کیونکہ جہاں ہمیں جانا ہے وہاں پھر بھی کوئی پوچھنا ہی چاہیے نا ہاں چلے جاؤ جاؤ اچھا ہے یہ ہے وہ ہے
آپ نے کسی کو کہا ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا
یہاں پہ نا ممی کو بولنا ممی بولنی چاہیے نا
مطلب وہی اس کو پتہ ہے ہم ڈیسائڈ کر رہے ہیں جانے کا کا اس آپ نے بولا اس کو
ہاں چھوٹے والے ماموں بھی بول رہے تھے انہوں نے مجھے پتا ہے کہ کن کا بولے تھے بولے تھے ان کو بولو آ جانے آنے کے لیے چھٹیاں ہے تو اچھا مجھے پتا ہے نا آپ کو کیا ہاں
کے بارے میں وہ بول
پٹاخا نہ میں نے پوچھا تو نہ بولا میں نے نہیں بولا وہ بولتے ہیں ان کو میں ہمی کو بول رہے
اچھا
پڑای کیا رہو
تو پھر ہم مجھے لگا ہم اور سب کا مت بول رہے ہیں
مجھے پرسوں مجھے ماموں بول رہے تھے آنے کے لیے
اس نے مجھے بھی بولا بولا آپ لوگ آتے ہی نہیں ہو آ جاؤ وہاں بچے
اب اب کہہ رہی تھی نا وہ کہہ رہے تھے کہ مامی بول رہی ہے میں جا میں جاتی وہاں پہ نا اپنے مائ کے بول رہی تھی بھیجنا تھا پھر وہ بول رہا تھا بچارا وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں میں کس کے پاس بھیجو مطلب کسی کی بیوی بیمار ہے اس کے پاس مطلب بھابی تو وہ اس کو بھائی ہی پکاتا ہے دوسرا بھائی مکان بنا رہا ہے
اچھا اچھا
تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں جاتی ہو میں بھی کمزور ہو گئی ہے نا بہت ہاں
چلو اللہ خیر کیا بول سکتے ہیں پھر اللہ تعالی شفا دے سب بیماروں کو
بھ یا میں نے سوچا تھا کہ ہمپ بناتتے پلان مگر پھر تھا نا یہی فورٹینتھ کو تو ایسے ہے تو
ہم کب کہہ رہے تھے جانے کا
مجھے نہیں پتہ آپ بول رہی تھی نہ تھرزڈے کے دن آج ہے دس تاریخ آج ہے دس تاریخ گیارہ بارہ تیرہ چودہ سنڈے منڈے ٹوزڈے وہ آتا ہے وینسڈے
وہی تو تو وینسڈے ہی یاد ہے
چلو جب رزک ہوگا تو ہم پہنچیں پتہ نہیں چلے گا مگر یہ ایمان بچاری کہہ رہی تھی جانے کا اس کا بھی کینسل ہی ہو گیا پھر وہ کہہ رہی تھی
وہ بھی یہی ہاں وہ بھی ہے نا وہ یہی پہ آئے ہیں اصل میں
اچھا
میری کازن کی نانند ہے نا وہ رہتی ہے باغ محتاب میں تو وہ لوگ ادھر ہی آئے ہیں
اچھا
ان کو انہوں نے بولا تھا ادھر آنے کے لیے تو وہ کہیں گئے تھے پکنک وغیرہ
اچھا اچھا
ماما فون کری تھی دن میں کہ رہی تھی شاید ہم کل مت آئیں گے وہ ہمارے یہاں بھی پورا نہیں پتا ہے کہ رہ کہ وہ شاید مت آئیں گے
اچھا اچھا آپ کو پھر جانا تو نہیں پڑے گا
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ مجھے بول رہی تھے تو ایسے وہ شاید انہوں نے بولا ہے تو ہاں دیکھوں گی نا پھر کیا کریں گی کیسا ہے ان کا پروگرام ہوں ہوں ہ مجھے نہیں پتا مجھے پول شاید وہ ب تھ کیونکہ ادر وائز اگر وہ آئیں گے شاید واپس مت نکلیں گے ویسے ہی مامی کو بھی جانا ہوگا نا ان کو نرکھب نظر دینے کیونکہ وہ ان کی بھی سرجری ہوئی نا آج
ہو گئی آپ گئے تو نہیں تھے
کہاں گئی تھی میں میں نے ان کو فون کیا تھا دن میں تب ن نے بولا وہ اس کو فون ہی نہیں دے رہا تھا اس نے بولا مجھے پتا ہی نہیں ہوگ ہے پھر میں نے ماما کو شام فون کیا تو اس نے ب شام کو نہیں لگ بھگ چار بجے کیا تو انہوں نے بولا ان کو کہہ رہےہے کہ ڈسچارج دیں گے تو ابھی مگر نہیں گیا تھا چار بجے تک تو میں سوچ رہی تھی ابھی اب میں ادھر فون کر کے پتاہ کروں گی آپ کو کیا ہے اصل میں میں تھوڑا سا بزی تھی فون کے ساتھ ہی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
تھوڑا سا بزی تو مجھے بولا تھا اس نے یہ کم تھوا میں نے آج کسی کو فون ہی نہیں کہ مجھے ما نے بھی بھائی سوچ رہی ت کہ میں ماما کو کروں گی تو پھر وہاں سے یہح کیا اس
اس نے کال کی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو اچھا
ہ باق سب ٹھیک ٹھاک چلو اللہ حافظ خیال رکھنا آپ نے کھانا کھاں ہاں شکر الحمدن اوکے جی وعلیکم السلام اللہ حافظ